اسلام علیکم
وعلیکم اسلام ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہ آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے
اور کیا کر رہے ہو آپ
کچھ دیر سے بیٹھی تھی آج کل میں ایک بات پر بہت سوچ تی ہوں کہ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت شکل یا مقام سے نہیں بلکہ اس کی کی انسانیت اور اکھلاک سے ہوتی ہے
بلکل انسانیت اور اکھلاک وہ کھزانے ہیں جو ہر شخص کو عظیم بنا دیتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابیاں صرف پیسے اور ہ ا پیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف پیسہ اور شہرت حاصل کرنے کا نام ہے لیکن اصل کامیابی تو اچھا انسان بننے میں ہے
میں بھی یہی محسوس ک کرتی ہوں سوچو اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر سہولیت ہو مگر اس کے اندر رحم محبت اور عزت کا جذبہ نہ ہو تو لوگ اسے دور رہنا پسند کرتے ہیں
بلکل اکھلاق وہ فھول ہے جس کی خوشبو ہر طرف فھلتی ہے ایک مسکراہٹ ایک پیارا لفظ اور ایک چھوٹی سی مدد کسی کے دن کا بہتر بنا سکتی ہے
آج کے دور میں لوگ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ذریع دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں جا رہے ہیں شاید ہم انسانیت کی اصل روح کو بھولتے جا رہے ہیں
یہ بات سچ ہے ہم آن لائن ہزاروں لوگوں سے بات کرتے ہیں مگر اپنے پڑوسی کا کی دکھ اور تکلیف سے بے خبر رہتے ہیں انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کریں
مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کا سب سے پہلا قدم دوسروں کا احساسات اور سمجھنا ہے جب ہم خود کو کسی اور کی جگہ رکھ کر سوچتے ہیں تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے
اسی سے ہم ہمدر بھی کہتے ہیں ہمدردی صرف کسی کو تسلی دینے کا نام نہیں بلکہ اس کے در کو محسوس کرنے کا نام ہے کبھی کبھی ایک سچا جملہ اور ایک دل دلاسا کسی کے لیے بہت بڑی مدد بن سکتا ہے
بالکل اور اخلاق کا ایک اہم پہلوس سچ بولنا بھی ہے اس سچ بولنے والے انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں
ہاں اور جوٹ چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ لگے اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے سچ اور ایمانداری انسان کی بنیادی سطحوں پر ہم میں سےہیں
مجھے لگتا ہے کہ عزت دینا بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے چاہے کوئی امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا ہر انسان آ عزت کا حقدار ہوتا ہے
صحیح کہا آپ نے جو لوگ دوسروں کو عزت دیتے ہیں وہ خود بھی عزت پاتے ہیں کسی کی توہین کرنا یا مزاق کرنا اڑانا انسانیت کے خلاف ہے
آج کل مذاق کے نام پر لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مزاق کر رہے تھے
اگر کسی کی بات یا آ مذاق سے کسی کا دل دکھے تو وہ مذاق نہیں رہتا اخلاق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا احتیاط سے استعمال کر
مجھے اپنے بزرگوں کی ایک بات یاد آتی ہے کہ تلوار سے کم اور الفاظ سے زیادہ لگتا ہے
کتنی گہری بات ہے الفاظ یا تو دلوں کو جوڑ دیتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے
انسانیت کا ایک اور پہلو معافی بھی ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور معاف کر دینا بہت ج بڑی خوبی ہے
ہاں معافی دینے والا انسان کمزور نہیں بلکہ بہت مضبوط ہوتا ہے نفرت اور بدلے کا جذبہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر انسان صرف ایک عادت ا اپنا لے یعنی دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جواب جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دنیا بہت خوبصورت بن سکتی ہے
بالکل اگر ہم اپنے لیے عزت محبت اور رحم چاہتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے یہی دینا چاہیے
کبھی کبھی ایک غریب کی مدد کرنا کسی اداس انسان کو تسلی دینا یا راست راستے میں کسی کی مدد کرنا بھی انسانیت کی مثال ہوتی ہے
اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے ا ہو سکتا ہے ہماری ایک مدد کسی کی زندگی کا سب سے روشن لمحہ بن جائے
میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کا اصل مقصد بھی صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننا ہے
بالکل اگر تعلیم انسان کو اخلاق اور انسانیت نہ سکھا سکے تو وہ ادھوری رہ جاتی ہے
تمہارے خیال میں آج کل کے نوجوان انسانیت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں
میرے خیال میں نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر نفرت پہلانے کی بجائے محبت اور محبت پیغام پھیلانے چاہیے انہیں بزرگوں کی عزت چھوٹوں سے پیار اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنی عادت بنانی چاہیے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی انسانیت صرف بڑے کاموں میں نہیں بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں میں بھی نظر آتی ہے
جی ہاں کسی کو سلام کرنا شکریہ کہنا معافی مانگ لینا اور دوسروں کی بات توجہ سے سننا بھی اخلاق کو
مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں امن اور سکون لینا کے لینے کے لیے ہمیں ہتھیاروں سے زیادہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے
اور جب دلوں میں محبت اور رحم پیدا ہو جائے تو نفرت اور دشمنی خود کو ا خود کم ہو جاتی ہے
میں اتنا ہی کہوں گی کہ انسانیت وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے اور اخلاق وہ زیور ہے جو ہر انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے
اور میں یہی کہوں گی کہ دنیا کو بدلنے کے لیے ہمیں کسی اور کے انتظار کے کا نہیں کرنا چاہیے کسی اور کا انتظار ہر انسان اگر اپنے اندر انسانیت اور اچھے اخلاق کو زندہ رکھے تو پورا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے
اصل عظیم انسان وہی ہے جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرا کے لیے بھی جیتا ہے
اور اصل خوبصورتی چہرے کی نہیں بلکہ دل کی کردار کی ہوتی ہے انسانیت اور اخلاق ہی وہ دولت ہے جو وقت کے ساتھ اور بھی قیمتی ہوتی جاتی ہے
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر انسانیت اور اخلاقوں کسی ایک جملے میں بن بیان کرنا ہو تو شاید یہ لوگوں کے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور ان کے دلوں کی قدر کرنا ہے
بہت خوبصورت بات کہی تم نے انسانیت کا مطلب صرف بڑی قربانیاں دینا نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنانا بھی اسی کا حصہ ہے
جیسے کسی بزرگ کو سڑک پار کروانے میں مدد کرنا کسی پریشان شخص کی بات غور سے سنا یا کسی گم گین دوست کو کو تسلی دینا
بالکل کبھی کبھی لوگ پیسے دے کر مدد نہیں کر سکتے لیکن ان کے پیارے الفاظ اور مشکل مسکراہٹ بھی کسی کے لیے بہت قیمتی تحفہ بن جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ سمجھنے والے دل اور سننے والے کان ہیں
میں تمہاری بات سے متفق ہوں ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اور اکثر لوگ اپنے دکھ پائر پھرتے ہیں
اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا اس کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
ہاں کیونکہ ظاہر مسکراہٹ کے پیچھے کبھی کبھی گہری پریشانیاں چھپی ہوتی ہے انسانیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے اور اخلاق کا ایک اہم پہلو صبر بھی ہے غصے میں دیا گیا جواب اکثر رشتو کو کمزور کر دیتا ہے
بالکل صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور ان کے فیصلوں میں حکمت پیدا کرتا جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ پر پتہ حاصل کر لیتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر سالوں پرانی رشتوں میں دوریا پیدا ہو جاتی ہے
اسی لیے معافی اور برداشت کا جذبہ بہت ضروری ہے رشتوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی آنا کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اخلاق کا اصل امتحان وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور پھر بھی ہم اپنا رویہ بہتر کر رکھے
یہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اسی میں انسان کی اصلی ا شناخت چھپی ہوتی ہے اچھا کردار حالات کا محتاج نہیں ہوتا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچھے اخلاق والے لوگ کی یا د دیر تک دلوں میں رہتی ہیں
جی ہاں لوگ اکثر کسی کی دولت یا مقام کا مکا مکان کو بھول جاتے تے ہیں لیکن اس کے پیارے الفاظ اور اس کی محبت کو نہیں بولتے
اس کا مطلب ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا کردار ہوتا ہے
بالکل کردار وہ آئینہ ہے جس میں انسان کی اصل شخصیت نظر آتی ہے
آج کل معاشرے میں مقابلے کے رحجان بہت زیادہ ہو گیا ہے ہر کوئی دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے
مقابلہ کرنا بری بات نہیں لیکن اگر اس کے ساتھ حسد اور نف شامل ہو جائے تو وہ انسانیت کو کمزور کر دیتی ہے
صحیح کہا کسی کی کامیابی سے خوش ہونا اور اس کے لیئے دعا کرنا بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے
اور کسی کی ناکامی پر ہنسنا یا اس کا مذاق اڑانا انسانیت کے خلاف ہے ہمیں ایک دوسرے کو گرانے کے بجائے اٹھانا چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر انسان روز صرف ایک ن ایک کام کرے کرنے کا ارادہ کر لے تو معاشرے میں بہت بڑا بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے
ضرور ایک نیک کام دوسرے نیک کام کو جنم دیتا ہے اور دھیرے دھیرے پورا معاشرہ اس کا اثر محسوس کرتا ہے
تمہاراریے نزدیک اخلاق کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے
میرے خیال میں نرمی اور ا جو انسان مقام اور کامیابی کے باوجود رہتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہر جگہ بنا لیتا ہے
اور میرے نزدیک انسانیت کا سب سے خوبصورت پہلو امید دینا ہے کسی مایوس انسان کو امید دینا بہت بڑی ن کی ہے
بہت خوب امید انسان کو مشکل راستے کرنے کی ہمت دی ہے اور ایک اچھا لفظ کبھی کبھی پوری زندگی بدل دیتا ہے
آخر میں یہی کہوں گی کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں پہلے اپنے اندر بہتری پیدا کرنی ہوگی
اور جب ایک انسان اپنے کردار کو سنوارتا ہے تو اس کا اثر اس کے گھر اس کے کے دوستوں اور پورے معاشرے پر پڑتا ہے
بالکل چلو میں آپ کو کرتی ہوں کال
اوکے اوکے اللہ حافظ